السلام علیکم آا کیسی ہو
وعلیکم السلام جی میں بالکل خیریت سے ہوں
پپا کیسی ہو
جی میں بالکل خیریت سے ہوں تم سناؤ اپنی تم کیسی ہو
السلام علیکم آپا کیسی ہو
ہاں میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا آپ کو ہلو ہلو
اس السلام علیکم اپا کی تیی ہو
جی وعلیکم السلام میں بالکل خیریت سے ہوں آپ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آج بہت اتر سے بعد آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے
ہاں جی بالکل دراصل فرمایا درست فرمایا آج کل زندگی کی اتنی بڑھ گئی ہے مشکلیں کہ کیا بتاؤں فرصت ہی نہیں نصیب ہوتی
ہاں سچ کہہ رہی ہو کبھی کبھی تو بچپن کے وہ سنہرے پل بہت ہی یاد آتے ہیں
جی جی مجھے بھی وہ زمانہ کتنا سادہ مگر کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا
ہاں نہا دیکھو اس وقت ن موبائل تھ نہ انٹرنیٹ مگر لوگوں کے بیچ محبت پیار اور اپناپن بہت زیادہ تھا
جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے شام ڈلتے ہی بچے کھیل کے میدان میں نظر آتے تھے اور بڑے اپنے آس پاس ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے ہے نا کتنا اچھا لگتا تھا
ہاں بہت اچھا لگتا تھا اور آج دیکھو ہر شخص اپنے موبائل کی ہی دنیا میں گپت گم ہے
جی جی بالکل صحیح ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے افراد بھی کبھی کبھی ایک دوسرے سے دل کھول کر بات نہیں کر پاتے
ہاں نہا ٹیکنالوجی نے بے شک زندگی کو آسان بنایا ہے لیکن رشتوں لیکن رشتوں میں کچھ فاصلے بھی پیدا کر دیے ہیں
ہاں جی بالکل صحیح کہا پہلے لوگ غلط خط لکھا کرتے تھے اور جواب کے انتظار میں دن گن گن نہ کرتے تھے اتنا انتظار کرتے تھے کہ اب چٹھی آئے گی اب چٹھی آئے گی اتنے دن ہو گئے کتنا اچھا لگتا تھا پہلے
تمہاری بات دل کو بہت چھو گئی ہے بہن
ہاں ویسے پرانے زمانے کی ایک بات مجھے بھی بہت پسند تھی
اور وہ کیا تھی
لوگ سادگی میں اپنی جینت سمجھتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں تلاش کر لیا کرتے تھے ہر چھوٹی چھوٹی خوشیاں میں کتنا من لگا کر کتنے خوش ہوا کرتے تھے سب مل جل کے خوشیاں باٹا کرتے تھے کتنا اچھا لگتا تھا
ہاں ہاں ہاں جیش و آرام کے سامان تو بہت ہیں مگر دلوں میں سکون کم ہوتا جا رہا ہے
جی یہی تو آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا کر سکتے ہیں اپ اپن کچھ سمج میں ہی نہیں آتا ای شو آرام کی دنیا آج کل لوگ ان چیزوں کے بنا رہنا بھی تو مشکل کل ہے آج کے زمانے میں
ہاں اب دیکھو تمہارے خیال سے آج کے نو جوان نئی نسل سے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے نوجوان اور نئی نسلوں کو کس چیز کی سب سب سے زیادہ ضرورت ہے
ہاں جی دیکھیے میرے خیال سے انہیں بڑوں کی عزت صبر تلوم اور رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے
ہاں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نئی نسلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں
جی جی جی بالکل صحیح فرمایا ہر دور کی اپنی خوبیاں اور اپنی کمیاں ہوتی ہے
ہاں اسی لیے ایک دم جدید سوچ کر کے درمیان ایک خوبصورت توجم ہونا ضروری ہے
ہاں جی جی اگر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے
ہاں صحیح فرمایا آن لائن تعلیم ملا معلومات اور کاروبار کے بے شمار موقعے پیدا ہوئے ہیں بہت سی نئی نئی ٹیکنالوجیاں آئی ہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا
ہاں ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن ہر چیز کی ایک حد اور ایک الوس ہونا چاہیے
ہاں بالکل صحیح فرمایا یہ تو ہے
جی اچھا مگر تمہیں موقع ملے تو تم پرانے زمانے کی کون سی چیز واپس لانا چاہو گی
ہاں مجھے اگر موقع ملے تو میں لوگوں کے درمیان پیار محبت اور اپناپن ایک دوسرے کے لیے وقت یہ سب میں واپس لانا چاہوں گی
واہ کیا خوب خوب خوبصورت جواب دیا تم نے واللہ ماشاء اللہ
اور تم کیا واپس لانا چاہو گی
جی میں میں ماحول واپس لانا چاہوں گی جہاں پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھا کرتا تھا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتا تھا مجھے وہ پرانی یادیں واپس لانا چاہوں گی میں
ہاں واقعی وہ دور اپنی جگہ بہت ہی خوبصورت اور خاص تھا
ہاں لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آج بھی اپنے رشتوں کو مضبوط اور خوبصورت بنا سکتے ہیں
ہاں بالکل صحیح فرمایا ہر تبدیلی کی شروعات انسان کو خود اپنی ذات سے کرنی پڑتی ہے
جی جی جی بہت عمدہ بات کہی اپ نے
آج تم سے بات کر کے دل کو بڑا سکون ملا ہے
جی جی مجھے بھی آج کی اس نصیست نے کئی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے
انشاء اللہ بہت سے خوب کہا آپ نے
جی جی یہ واقعی اب کیا کر سکتے ہیں پران زمانے کی تو باتیں ہی کچھ الگ ہوا کرتی تھی کیا ہے کہ اب تو پرانے زمانے کے جیسے اب ایسے انسان بھی کہاں رہتے ہیں سب اپنے اپنے کام میں بزی رہتے ہیں سب اپنے اپنے خاندان اپنے پریوار اپنے بچوں میں سب مصرف رہتے ہیں
ہاں وہ دوورو کچھ اور تھا وہ زمانے کچھ اور تھے وہ لوگ کچھ اور تھے آج کا دور کچھ اور ہے آج کے بچے آج کی نسلیں سب بدل چکا ہے
صحی فرمایا آپ نے آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں پر اب کیا ہے کہ پہلے اتنی ٹیکنالوجی کہاں ہوا کرتی تھی کچھ بھی نہیں تھا اتنا آن لائن کا زمانہ بھی نہیں تھا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں تھا ہاں تو لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں ہی اپنی ا خو بہت خوش رہتے تھے
ہاں صحیح فرمایا آپ نے بہت اچھے دن تھے وہ کیا خوب موج مستی وہی سب چ آنگن کے بارے میں بیٹھنا باتیں کرنا
صحی صحی فرمایا آپ نے اور ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے گھنٹوں ایک دوسرے کی سکھ دکھ کی باتیں کیا کرتے تھے کتنا اچھا لگتا تھا اس سمے
بہت بہت اچھا اچھا ان شاء اللہ کاش وہ دن واپس واپس آ جائے
ہاں میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ انشاء اللہ وہ دن اگر واپس پلٹ کے آ جائے کہ کتنا مبارک ہو کتنا اچھا لگے
ہاں خدا کرے وہ دن جلدی آئے واپس ہماری زندگی میں
ہاں آپ دیکھو ہو جی میں تم سے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اب وہ دن تو زمانہ تو واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا لیکن ہم وہ پرانے زمانے کے جیسے ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا بیٹھ کر بات بات چیت کرنا اپنے رشتوں کو اچھے خوشحال بنانا کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں
ہاں وہ تو صحیح کہا آپ نے شروعات تو ہمیں لوگوں سے ہو کرنی
جی جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
چلو ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر جلد ملاقات ہوگی آپ سے
انشاء اللہ
اللہ حافظ
اللہ حافظ